آواز آ رہی ہے
ہاں جی آواز ذریع ہے
السلام ہاں سنائی دے رہا ہے السلام علیکم حکم کیسے ہو
وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں اور کیا کر رہے تھے آپ
میں کچھ نہیں بس بیٹھا ہوں ابھی فری ہو کے
اچھا اچھا پریو کیاپ بیٹھے ہیں بازار وغیرہ نہیں جانا ہے کیا آپ کو
ہاں بازار تو جانا ہے
ہوں
تو آپ سنائیں آپ کیا کر رہے ہو اگھی
نہیں میں بھی بازار جانے کی ہی تیاری کر رہی تھی سوچا کہ بازار چلے جاتے ہیں کچھ سامان خرید کے لے کر آ جاتے ہیں ہ ویسے دیکھا جائے تو جی جی بولیے
آج میں بازار گیا تھا وہاں پر کافی رونق تھی
بازار میں ہاں بےشک بازار میں رونق ہوتی ہے کیکہ عمومن سبھی لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں نا طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایونٹ کھانے کے لیے رہتی یہ موڑیا ہوتی ہے بازار کی رونق ہی الگ ہوتی ہے اور بازار زیادہ تر چھوٹے قصبوں کا زیادہ خوبصورت لگتا ہے مجھے ایک گاؤں کس
ہاں شاید کسی تہوار کی وس اتنی بھیڑ ہے ہ
نہیں نہیں وہ تو تہواروں کی وجہ سے بازاروں میں بہت بھیڑ ہوتی
آپ کی وااز تھوڑی کٹ کٹ
آپ کی بھی وائس میں تھوڑا بریک ہو رہا ہے ہلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی
جی اب آ رہی ہے
ہیلو
ہیلو
آپ کیوں بات
آپ کی بھی آواز بریک ہو رہی ہے شاید یہ موسم خراب ہے نا اس کی وجہ سے نیٹورک نہیں مل پا رہا ہو
آپ نے صحیح کہا
ہاں ہو سکتا ہے جی
پ کس کم کہ جاؤ گی
جیسے ابھی ابھی ہمارے یہاں عید ہاں ہاں نہیں عید آنے والی ہے نا تو اس کی تیاری کی وجہ سے بازار جانا ہے مجھے
ہاں
کافی چیزیں سامان لے کر آنا ہے گھر کی سجاوٹ کا سامان لانا ہے کھانے پینے کی سامان لانا ہے پھر کپڑے ہیں تہوار کے سامان ہے
ش کا
جی ہاں اب بہت لگتا ہے نا اب جیسے میٹھی عید ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کتنا سامان لگتا ہے شیر خورمے کا سامان لگتا ہے سیوئیاں لگتی ہے ہے نا خشک میوے لگتے ہیں اس میں کہ نئے نئے کپڑے مٹھائیاں
ی یہ ساری چیزیں ہمیں خریدنا پڑتی ہے نا بازار سے ویسیے بازار میں ج جی ویسے بازار میں مطلب جو بھیڑ باڑ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے آپ نے تو دیکھا ہی یہ
جی بالکل بہت بھیڑ ہوتی ہے ہم خود چلتے نہیں ہیں لوگوں
گ ہاں صحیح کہ صح
سحییک ہے
ویسے آپ کی طرف بازار میں کیسی رونق ہوتی ہے
ہماری طرف بازار میں ہم کو بھی ایسے ہی چلایا جاتا ہے جیسے لوگ دھکا دے رہے ہیں ادھر سے ادھر کئی دکانوں پہ بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہے
شرابا ہوتا ہے
بہت اور لوگ بھی بچے کہ جیسے ہارن بجاتے ہیں کئی سارے لوگ
ہاں سب گاڑیاں لے کے اسی بازار میں نکلنے کی کوشش کرتے وہیں سے تکلیف دہ جاتا ہے کبھی کبھی بازار بھی ہاں اور خاص کر تہواروں پہ ہوتا ہے اس چیزیں جیسے دیوالی ہوئی ہولی ہوئی عید ہوئی یا تو ان چیزوں کے اوپر ہی زیادہ شور دکھائی دیتا ہے بازاروں میں اور رونق بھی بنی رہتی ہے بازاروں کے چکر میں ہے نا بالکل ہی مجھے تو پسند آتا ہے سامان خریدنا کرنا زیادہ تر تو خریداری کرنا بازار سے جا کے سامان لینا مٹھائیاں لینا یہ مجھے زیادہ پسند آتا ہے
ہاں میرے کو بھی یہ سبھی
ہاں ہاں
میرے کو بھی یہ سب پسند ہے کہ جیسے مٹھائیاں خریدنا کپڑے خریدنا اور کئی ساری چیزیں
تو ادھر بازار لگا ہوا ہے ادھر جھولے چل رہے ہیں بہت زیادہ دقت ہو جاتی تھی لیکن اس میں
صحیح کہا آپ نے
ہاں
اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بازار جاتے ہو تو مول بھاؤ تو کرتے ہی ہو گئے آپ
ہاں بالکل ملبہ یہ بنا بازار تو مکمل ہی نہیں ہے نا
ہاں صحی گ
ہاں بازار میں ہم جو مول بھاؤ کرتے ہیں تبھی تو پت چلتا ہے کہ یہ بازار ہے ہے نا اب وہ کررانہ دکان تو ہے ہی نہیں کہ بھائی قیمت جو لکھی وہ دی اور گھر آ گئے بنا مول بھاؤ کے بازار میں مز ج نہیں
ہاں صحی کہ جیسے پندرہ کی کوئی پندرہ سو کی کوئی شرٹ ہے تو اس کو آٹھ سو میں لے جانا
ہاں پانچ سو ک نہیں مانگنا پھر آتے ہیں آٹھ سو پہ ہزار پ ایسا ہوتا ہے وہ ہے نا تبھی تو مزہ آتا ہے بازار میں گھومنے کا باہگ نہیں مطلب مول بھؤ کیا جاتا ہے اب ہم دکانوں میں جاتے ہیں جو ریٹ وہ بتا دیتے ہیں ہم اسی ریٹ میں لے آتے ہیں وہاں ہم بھول بھاؤ نہیں کر پاتے لیکن بازار میں ہم جاتے ہیں مول بھاؤ کیا آتے ہے آپ کی نظر میں بازار کیسی چیز ہے کہ بھائی وہاں پہ آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں کہ اس سے بہتر بڑے ماحول ہوتے ہیں
ہاں مطلب بازار میں جو اب ہماری ضرورت کی چیزیں وہ سبھی چیزیں مل جاتی
مل جاتی ہے کم دام میں مل جاتی ہے البتہ تو تو اس میں اپنے کو
ہاں کیونکہ وہاں پر سامان ہوتا ہے وہ بھرپور ہوتا ہے وہاں پہ
ہاں اور ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں مول بھاؤ کر کے جیسے ہم ایک دکان سے جا کے زیادہ قیمت میں جو چیز لاتے ہیں وہ کم قیمت میں ہمیں بازار میں مل جاتی ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے
ہاں مول بھاؤ نہیں کر پاتے نا ہم بڑی بڑی دکانوں میں جو جاتے ہیں ان میں ہم کہاں کسی کو زیادہ سپورس کر پاتے کہ آپ ایسا کر دو کیسا کر دو کہ نہیں
ہاں صحی کہا آپ نے
ہاں
اور کئی سارے مال ہوتے ہیں اور کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے کے لیئے ہوتی ہیں بازاروں میں
ہاں بالکل اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا دل خوش ہوتا ہے وہ میلے دیکھے جاتے ہیں بازاروں میں کئی لو اپنی ایسی رنگی برنگی چیزیں لاتے یونک گاوں سے بنی ہوئی چیزیں جو ہمیں بازار میں دیکھنے کو ملتی ہے دکانوں میں نہیں ملتی ہے نا عموما جو چھوٹے چھوٹے کزبے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کا ہنر دکھاتے ہیں کوئی ایسی چھوٹی سی بانس ٹوکری بناتے ہیں تو کوئی ایے سوپے ٹائپ بنا کے لاتے ہیں کوئی کچھ بناتے ہیں نا وہ بڑے پیارے لگتے ہیں ہاں بازاروں میں ہی معیا ہوتے ہیں نا اب کسی مال میں تو نہیں دیکھ پاتے ان چیزوں کو اپنے گاؤں کے اس پاس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عموما بکنے اتی ہیں زیادہ کرو وہ چیزیں تیواروں پہ لاتے ہیں وہ لوگ بیچنے کے لیے بازاروں میں ہے نا
ہاں صحیح کہا آپ نے اور جو مطلب گاؤں میں لوگ آتے ہیں فھیری والے ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ وہ زیاد ہی قیمتیں مہ گ میگی سامان دیتے ہیں اور کئی ساری چیزیں جس کے لیے ہم کو بازار بھی جانا پڑتا ہے
ہاں صحی ہے بازار سے ملاتے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایک مال میں جا کر جو چیزیں لے کر آتے ہیں اور ان چیزوں کے مقابلے بازار میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ کوالٹی کا ایشو آ جاتا ہے کہ بھائی عمدہ قسم کا بتاتے ہیں وہ لوگ اور اسے ب کار ہمیں پکڑا دیتے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن زیادہ تر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی کام بڑے بڑی دکانوں میں بھی ہوتا ہے کیوں بھی ہمیں عمدہ بتا کر لوکل چیز پکڑا دیتے ہیں آنکھ میں
ہاں صحیح کہا آپ نے
ہ تو آپ کی نظر میں بازار ایک بہتر چیز ہے کہ بڑی بڑی دکانیں مال بہتر ہے
ہاں
بتائیے
زر جد چس سے جاتے ہو مطلب جیسے موٹر سائیکل گاڑی کس اس سے جاتے
نہیں نہیں میں نے آپ سے ایک بات پوچھا آپ کو کیا صحیح لگتا ہے بازار اچھا لگتا ہے یا دکانیں اچھی لگتی ہیں
میرے کو تو دونوں چیزیں صحیح لگتی ہیں
بالکل کیونکہ ان میں دونوں مقابلہ نہیں کر سکتے بازار بھی نج جے کہ بہت اچھا ہے میں یونک چیز م ت ماں پہ
ہاں دکانیں بھی بہت اچھی ہے جس میں ہم مول باؤ وغیرہ کچھ سب کچھ کر سکتے ستے ہیں اور اپنی ضرورت مند چیزیں لے سکتے ہیں
ہم دیکھا جائے تو گھریلو اتپاد چیزوں کے لیے بازار اچھا ہوتا ہے جو گھریلو کرتے ہیں نا ورک وغیرہ جو لا کے بیچتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمہار مٹ کے بیچتے ہیں نا طرح طرح کے وہ گلک بیچتے ہیں تو یہ بازاروں میں ہی ملیں گے اپنے کو ج وہاں دکان لگاتے بیٹھے رہتے ہیں ہے نا بہت اچھا لگتا ہے وہ جب گھومتے اور دکانیں اپنی جگہ پہ ہے مالس اپنی جگہ پہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے عمدہ قسم کی چیزوں کے لیے ہے نا ویسے وہاں شکریہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا
ہاں ہم کو بھی بہت اچھا لگا
جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ
خدا حافظ